ہاں ہیلو
ہمم سلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں
ٹھیک ہے
ہاں کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ہو رہا ہے بس ایسے ہی موبائل سے مطلب ایسے شارٹ پیڈ دیکھ رہے تھے ٹائم پاس
ہاں ہاں تو آج پانی گرل تھاکا
ہاں آج تو پان گیرل ہے ادھر گرا ہے پر اتنا بھی نہیں گرا ہے لیکن گرا ہے پانی
تو بڑھیا پانی گرا ہے ایک دم پورا کیارے میں ہلکا پھلکا پانی ہوت با
ادھر ادھر ہلکا گرا اتنا نہیں گرا
ہاں کہیں کہیں زیادہ کہیں کام گروی کرے
نہیں گیا سکا فیلڈ میں
نہ ہم نہیں کہتے
کچھ کام
امم
بات کیے پھر وہاں بلک میں کیا بول رہا ہے اسا
نہیں پھر کچھ نہیں بات اتنا ہی ہوا ہے ابھی
آآ او آئے تھے جلع سے جو بول رہے تھ سو
آں
آ اور رس رسلیا کی رجلییا بول
رسلیا میں
ہاں سب آۓ تھے ابتر سر بھی آۓ تھے
ہاں
ہر وبہاگ سے لوگ آۓ تھا
ہوں
ہاں
تو اس میں کس وشئے پہ پرشکشن ہورہا ہے
جی پی ڈی پی
او ہاں جی پی ڈی پی ابھی بی پی آر پی کا یوجنا پی پی آر پی اسی سے کمپلیٹ
ہاں وہاں کے بعد پھر بلوک لیول پر ٹرینگ دینا ہے
ہاں وہ لوگ ٹریننگ لے رہا تھا تو انہیں خود کو ٹریننگ دے گا مطلب
او لوک کے ٹرینینگ اس لیے بلایا گیا ہے ناں کہ وہ لوگ ٹرینگ لے کے جائے گا تو چیٹھے نکالے گا ھر بلوک تک وہ لوگ کے بلوک تک سہیوگ رہے گا اور پھر بلوک تک سہیوگ کے بعد پھر جیسے آپ لوگ ہیں ناں تو پھر آپ لوگ سے یہاں پنچایت لیول پر ٹیم بنائے گا چھ لوگ کا جس میں کہ آ روزگار سیوک ہوں گے ابھی پی آر پی ای ہو گیا مطلب فسٹ لیٹر ٹیم واٹس داس ہوگئے یانی مط لب این ایم یا
سی آر پی سی آر پی بی پی آر پی کا فیکٹر سی آر پی
ہاں تو یہاں کے مطلب یوجنا آ پرتی جو یوجنا پرئی کرنا مہیلا سبا بال سبا یوجنا لینا ہے
ہوں ہوں ہوں
ہوں مہیلا سبا بال سبا کر کرکے
ہوں پچھلے سال کا پچھلے سال جو ہوا نہیں تھا کہ
ہاں پندرہواں بھی تب ختم ہو گیا ناں سولہواں بتا گیا
ہوں
ہاں
تو اس میں بچہ لوگ کے ساتھ ہے اسکول میں جا کے بال سبھا کرنا تھا جو کہ اسکول میں کچھ کمی ہے مطلب جیسے ٹوائلٹ ہوگیا یا ٹوٹا پھوٹا ہے مطلب کرسی وغیرہ اسکول
پچے لوگ کا کیا کوائس ہے
ہوں
یہ سب کے لیے یوجنا لینا ہے
وہیے تو سب لیتا ہی ہے لیکن پر جتنا آنا چاہیے اتنا نہیں آ پاتا ہے
ہاں وہ تو
دھیرے دھیر کچھ تو سدھار ان سان کر پہلے میں آؤ میں بہت انتر ہوگیا کچھ تو
ہاں انتر ہے ہوں
کتنا بجے تک ٹرین آپ کو چلا وہاں
ساڑھے دس بجے سے لے کے چار بجے تک
ہاں
ساڑھے دس سے چار بجے تک ٹرینگ کال ہورہے ہے
او کل بھی جانا ہے ناں
ہوں ادھر پانی بڑھیا گرل ہے
ہاں ادھر ہیرل ہے ہلکا پھلکا
ادھر پانی مطلب چھوٹا چھوٹا گابڑا گپچے میں پانی بھر گیا ہے ادھر تو دیکھ رہے ہیں اور جگہ کہیں کہیں پر پانی گرا ہوا نہیں ہے تھوڑا موڑا ہلکا ہے ہمم بڑھیا پانی مانگ رہے ویسا ہی پانی اگر جس طرح سے گر رہا تھا وہ نا مطلب دو گھنٹہ گر جاتا نا تو بڑھیا دم کیاریے میں پانی تب ہو گیا ہے تنی
ہاں
ہاں
ابھی ادھر کہیں کہیں روپا بھی لگنے والا ہے
ہاں کی نا ہوں
گڑیا سا چلانے سمے ایک دم پورائی سن کیڑا اندر گھسا نہ ہاں
نہیں ہمار وہاں کوئی کون ہے یہ گھر ہے یہ گھر ہے ان کا وہ نہیں ہاں جامن بی کا یہ گھر ہے جامن بی کا جن کا ہے ہاں ہیلو ہاں
ہاں
بولیے وہ کوئی بھلا کے ہم سے پوچھتے کہ آپ کو پھووا کے لڑکا ہے برستا کے تو ہمار برستا میں کوئی ہے یہ نہیں ہے تو
اچھا
وہ منجلی
آتے سمے ایسان کیڑا گھسا ن مہا میں ایک دم للیگ ہی گیا اندر
ہا ہیلمٹ نہیں لگاتے تھے
ہمیٹر لگائے تھے بچے تیار تھے مولے سے اتو ون
نہیں ہاں گھرے ہاں گھرے
گھر نہیں ہے ادھر آئے تھے ادھر تو
ا ہو
لے دیے اور پھر م ائیے پھر وہی ہو گیا سب بک دئیے ہیں
اں اں
ہاں وہ لیڈیز کے بولے نا کہ پانی ہے دے دیجیے نا تو کہ رہی کہ نہیں ہے پانی
ایسے بولتی ہے
ہم لوگ کے گا ہاں ہم لوگ کے گاؤں میں کوئی الٹی کس رہے
کہاں ہم لوگ کے ابھی میں ایریا میں ادھر رہے گا نا تو ترت پانی توڑل جا دے مانگی چے مانگے گ چے مانگے کہاں ت کہاں کہ ہاں اسکوٹی سے جا رہی ہیں اس کو الٹی ہو رہا ہے تو ہم جا کے دے دیں اور ہی کہ نہیں ہے پانی ایک جانک مک اگے پورا لگ رہا پھر
سمجھداری نہیں ہے ہم ان سے دیکھا نہیں جائے گا یہ سب تورنت اس کو ہیلپ کریں گے
ا نہیں دیکھ رہے تھے ادھر سے ا رہی تھی تو ڈیلیوری ہو گیا تھا ا سب درد ہو گیا تھا اسے ترنت لج کے اندر پھر ڈیلیوری کروا دیا
ہوں
لیکن ایک ا کو پہ نہیں کیشن رہتی ہیں ہوں ہاں
ہم تو آج گھر ہی پہ تھے میں میں
سنگل ہے ہاں
ہاں چار چاچی ا کے بول رہے ن کہ کیتوہ ہوے منگلا چچ واکی ہی فون تو وال ہی گٹنا کے مائک گھر بول دے ہیں کچھ نہیں گٹن کے مائی کے بول دے تو فوا کے لڑکا تج نہیں ان ہی مت ک ہلو
ہوں
بولیئے
اور بال پتر ٹھیک ہے
کاچی نہیں سنایا
کرے کے بال بترو سب سب ٹھیک ہے
ہاں سب بچا لوگ تو ٹھیک ٹھاک
آ ں ہونا بھی رہا چاہیے اچ ٹھیک ہے ابھی تو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا گاڑی میں روڈ میں ڈاکٹرن پہنچ رہے ہیں
ہاں تو ہے ہی ہے
ایک سر جو ٹرینگ دے رہے تھے نا سر کے سالا کے اک ٹینٹھ ہو گیا ہے
آ
سیریس آئے اسی ہسپٹل بھرتی
تو زیادہ نقصان نہیں نا تھا
پیر فریکچر ہو گیا ہے ماتھا پھوٹ گیا ہے پورا ہوش نہیں ہے
اور
ہوں
بوا کے لڑک بول تھے اتھی ان کے مہلی کے اتیھی برستا کی کہاں بول ہما د بول گئی ہے
منے ہوش میں نہیں ہے کبھی بول رہے ہیں کہ ماتھ کالا کپڑا میں باندھ کپڑا میں باندھ کے رکھ لے ہے کبھی بول رہے کہ پرو میں کہلہ ا پینول ہے
ہاں
ہاں
او ارے ابھی کے ڈیٹ میں آدمی سرک چت نہیں ہے کہ روڈ میں جا رہا
ا ہاں دونوں کر سے بائک بائک میں ٹکر ہو گیا
او ابھی کے ڈیٹ میں آدمی ہے نا پیدل چلنے میں بھی سرکھچت ن محسوس کرتا ہے کہ ہم سرکچت
ہوں ہوں نہیں مڑان تھا ادھر سے ادھر سے ن سے گیا ن س دون کا سٹر ہو گیا
چوک ٹائپ سے ہوگا ٹرنگ ٹائپ سے چوک پہ مطلب گھوم میں وس ہوا کا
ہوں ہوں وہ میں مٹ نوںک سے مارتی بہت دنیا خراب چل رہا ہے کسی مر رہا ہے تو کبھی کوئی اھی سے دفن ہو رہا ہے تو کبھی کہاں سے تو کبھی کہاں سے
کہ نہ نہیں ہے ابھی کے ڈیٹ میں جتنے آدمی جلدی بازی ہے مطلب جتنے سویدھا ہے اتنے نقصان ہے
ہوں تو کوئی جان بوچھ کے اس کو دفنا دے رہا ہے
ہوں ابھی فی الحال نیوز میں کل کے نیوز میں دیکھ رہے تھے کہ ہاں ایک مطلب جنڈرل سی آر پی کا لڑکا کو چاقو مار دیا اور برائی کر دیا اس کو یہی ڈالٹینی گنج کے بغل میں
ہاں
ہم نیوز میں دیکھے اور پھر گروپ میں بھی پڑھے پورا چاقو مار کے منوا دیا پھر نہیں مارا چاقو سے مار دیا تھا پیٹ وٹ میں نہیں مارا تو پھر اس کو ایسے گلا دبا دیا
ہوں ہوں ہوں